ہلو السلام علیکم بجان
سلام باجی
اور کیسے ہو
بس بستنی کی تھ ہم تو آپ بتائیں آپ کیس تو
جی بھی بالکل ٹھیک ہوں بڑھیا ہوں
ہ ہ ب دیکے میں ای ایسا سوچ رہا تھا آ میں تھا کہ آج کل کیا ہے کہ ایک جو چیز ہے وہ ہماری زندگی کی بہت خاص ہو چکی ہے بہت ہی اہم ہو چکی ہے
ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل کیا میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا تو موبائل فون ہاں ہاں بولیے کیا بول رہے تھے
ہاں میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ کو پتاہ ہے میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیا
ہاں نہیں تھوڑا تھوڑا انومان لگ رہا ہے کہ کیا اکائی کے بارے میں بات کر سے اور آپ پھر بھی بتا دیجیے پھر وہ کنفرم ہو جائے گا کہاں یہی بات ہے
نہیں پھر بھی آپ وہ تو کییک ہے کوش توو کیج ہے ج اس میں کس بارے میں کر سکتا ہوں بات
اچھا میرے خیال سے تو میرے کو لگتا ہے کہ موبائل کے اوپر بات سو کرنے کی سوچ رہے ہو ہم موبائل فون کا اپیوگ کیسے کرنا چاہیے ایدا
اچ ہاں ہاں بالکل بالکل دیکھ آج کے سمے میں کیا ہے شاید ہی کوئی ایک ایسا انسان ہوگا اس کے پاس موبائل نہ ہو یا پھر جو موبائل فون کا استعمال نہ کر پاؤ
جی بالکل ایک دم موبائل کے بنا تو آج کل ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ موبائل ہوگیا آپ تو اگر ایک ن بیلنس ختم ہو جائے ایسا لگتا کہ کچھ بھی نہیں اب تو کچھ ہو ہی نہیں ساتتا ایسا لگتا ہے
ہاں بالکل صحی کہ آپ نے اور تم آپ کے موبائل استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے ویسے
میں موبائل زیادہ نہیں کرتی ہوں پر پھر بھی کام کے لیے تو یوز کرنا ہی پڑتا ہے اور اپنے سے رشتے داروں سے یا اپنے ملنے جلنے والوں سے بات چیت کرتے ہیں باقی تھوڑا بہت یوٹیوب وغیرہ پہ بھی دیکھ لیتی ہوں
تو آپ یوٹیوب زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں یا تھوڑی بہت دیر تک
وہ تو کیا ہے کہ جب دیکھنے لگتے ہو تو موبائل تو ایسا پان منٹ دیکھیں گے لسے سوچ کے ہاتھ میں لیتے ہیں لیکن کب گنٹوں جات پتا ہی نہیں چتا
ہاں میں بھی دراصل اسی بارے میں بات کرنے والا تھا کہ دیکھیے یہ بہت کیا ہے خراب عادت ہے جو آپ گھنٹوں تک موبائل میں مخصر رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ کا جو وکس دماغ کو جو وکست کرنے کی شکتیاں جو رہتی ہے نا ہمارے شریر کے اندر وہ دھیرے دھیرے کم ہونا سنے لگتی ہے آپ دیکھیے آپ کیااہیں گے جیسے کہ آپ بھی بتایا کہ آپ بہت سارے بہت گھنٹے جو ہیں وہ آپ کیا ہے کہ سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتی ہیں تو وہ چیزیں دیکھتی غلط ہے
صحیح صحیح بالکل میں کوشش کروں گی کہ اب موبائل بہت کم دیکھوں اور جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق استعمال کروں پڑھائی یا گھر کے کاموں میں یا آفس کے کاموں کے لیے ہی یوز کروں فالتو یوز نہیں کروں گی اب میں سوچوں کوشش کروں گی
بالکل دیکھیے موبائل جو ہے نا دراصل وہ ایک نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے گا تب تو کیا ہے کہ اس کا بہت اچھا فائدہ بھی ملے گا آپ کو جیسے آپ نے بولا کہ آپ پڑھائی وغیرہ مقصر کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ملے گا لیکن وہیں پر یہ ہے اگر آپ اس کا جو استعمال ہے وہ اس کا سدپیوگ نہیں کر کے اس کا درپیوگ کرو گے تو اس کا جو ہے وہ خامیازہ بھی آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا
جی جی بالکل موبائل سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں آن لائن پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کے خبریں بھی معلوم کر سکتے ہیں ویسے ایکیک ب در تو موبائل آ اپنی دنیا دیش کی خبریں اپنی جیب میں ہی لے کے گھوم سکتے ہیں اپن اور اگر کو بنا مطلب اگر یوز کرے تو قسد اکھے
ہاں دیکھیے نقصان داک تو ہے ہی صحیح ہے سبھی چیزیں ان سب چیزوں سے کیا ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے
صحیح ہے بالکل جی ہاں آنکھوں پر اثر پڑ سکتا ہے نیند خراب ہو سکتی ہے اور پڑھائی بھی میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے اور باقی دوسرے بھی بہت ساری پربلم آ سکتی ہے زیادہ موبائل کے سمل سے
ہاں دیکھیے دراصل کیا ہے کہ جب ہم لوگ جو موبائل دیکھتے ہیں تو دیکھ بولنے کے لیے تو رہتا ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہے تو آنکھ کے اوپر اثر پڑے گا اگر سنائی میں دے رہے ہیں تو کان کے اوپر اثر پڑے گا یہ اثر صرف یہیں تک سیمت نہیں رہتا ہے آپ دیکھیے یہ اثر ایس ہے آپ سے دماغ پھر کاند لے کر آپ کے پورے شریر تک دھیرے دھیرے کب پنچ جاتا ہے آپ کو یہ چیز پتا ہی نہیں چلے گی اور جو ہمارا قرآن ہے وہ بھی ہمیں وقت کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ول ار اتنا انسان لفیق خود یعنی کسم ہے سم کی بے شک انسان گھٹے میں ہے یعنی اگر آپ سمع کی بربادی کرتے ہو ان سب سب چیزوں میں فلانے میں تو اس میں دیکھ یہ سمے کا کوئی گھاٹا نہیں ہے وقت کا کوئی گھاٹا نہیں ہے اس میں جو بھی گھاٹا ہوگا وہ عوام گٹٹ آؤ گا
جی جی بالکل جی ان شاء اللہ بالکل صحیح فرما رہے آپ یہ آئے ت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے وقت کی قدر ہمیں کرنا چاہیئے
ہاں اسی لیے موبائل جیسی جو بیکار چیزیں ہیں ان کے اندر جو ہے ہمیں کیا ہے گھنٹوں گھنٹوں تک ہمارا وقت پرن اور جتنا ہمارا وقت تو سدپیوگ ہو سکے وہی ہمیں کرنا ہے
جی جی بالکل ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم موبائل کا استعمال ہم اس مقصد سے کر رہے ہیں جو ہمارا مقصد ہے بس اپنا مقصد پورے ہوتے ہی ہمیں بند کر دینا چاہیے
ہاں بالکل بالکل تو آپ میں یہ پوچھ رہا تھا کیا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا اپنا موبائل
سوشل میڈیا کے لیے جو جی ہاں لیکن سیمت وقت کے لیے ہاں تھوڑا سا چلاتی ہوں سوچ س میڈیا وغیرہ بھی پر زیادہ نہیں بس تھوڑا بہت ہلکا پلکا پلکا کرتی ہے زد ہے اس میں نہیں ہے میرے کو
اچھا ج یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے میرے سامنے رکھی ہے کی یہ آج کل کیا ہے کہ لوگ صبح سے اٹھ جاتے ہیں اور صبح اٹھتے سے ہی انہیں ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے وہ مستقبل کون کا ہی کر سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے موبائل میں کیا آیا ہے کس انسان نے کیا پوسٹ ڈالی ہے کس انسان نے اپنی ڈی پی بدلی ہے یا نہیں بدلی ہے یہ وہی سب چیزیں دیک ہتے ہیں اور صبح سے ہی مانو اسی چیز میں لگ جاتے ہیں
جی ہاں جی ہاں بالکل جبک دن کی شروعات دعا نماز اور اچھے کاموں سے کرنی چاہیے ہے نا
ہاں صحیح کہا آپ نے دیکھیے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز سے پہلے موبائل نہ دیکھے
ماشاء اللہ یہ تو بہت اچی عادت ہے اور بہت اچھی بات کہی ہے آپ جھ
ایک اگر آپ چاہیں تو موبائل کے ذریعے بھی جان کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے اگر پ چاہیں تو جو الگ الگ اسلامی سے سے پڑھائی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ جو اسلام جو ہماری بھاشاہے اس کا بھی آپ گان موبائل کے دوارا دے سکتے ہیں
جی ہاں جی ہاں بالکل ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور میرے خیال سے تو انسان کو اگر اچھی ٹیکنالوجی مل رہی ہے تو اس کا بالکل فائدہ برابر سمئے رہتے اٹھانا بھی چاہیے اور اس کا استعمال صح طریقے سے کرنا بھی چاہیے
ہ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو لوگ ہیں نا وہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی دیکھ کر مایروس ہو جاتے ہیں کہ ارے اس کے پاس تو یہ والی گاڑی ہے ہمارے پاس تو یہ والی گاڑی یہ س گ تو اتنا بڑا ہے ہمارا گھر تو اتنا چھوٹا ہے ہمیں ان سب چیزوں سے دیکھیے مایوس نہیں ہونا ہے کب بھی ہے نا چلیے اسی کے سح ہم آگے بڑے ہیں پھر بعد میں اپن بات دے
جی جی صحیح ہے انشاء اللہ
انشاءلہ خدا حظ